السلام علیکم
وعلیکم السلام
الحمد للہ آپ کی دعا ہے بڑے بھائی آپ کی دعا سے تو پوری کائنات
جی جی میری دعا تو نہیں بھائی جان میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے طاقت دیتے ہیں پھر میں آپ کو اس پہ دم کرتا ہوں تو آپ پہ جاتی ہے وہ دعا جی جب انسان کا جب دل جب صاف ہوتی ہے نا
جی جی اچھا بڑے بھائی ادھر لائٹ ہے کیا آپ کے گھر
بھائی جان میں تو ابھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا یہاں پانی ٹنکی ہے نا ادھر سائڈ جی میں ادھر ہی سائیڈ بیٹھا ہوا ہو بھائی جان تو میں کیسے بتا دوں کہ لائٹ ہے کہ نہیں
بتاتا ہوں کل کیا ہوا ہمارے یہاں پہ
جی جی ہاں فرمائیے
کل تو بارش ہو رہی تھی کد کد
جی ہاں
گدگد نہیں گد گد جی تو بارش ہوئی بارش ہوئی بارش ہوئی آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے
ہاں بات تو صحیح ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور پتا ہے پانی مارتا ہے پاؤ بھر
جی
لیکن لائن کاٹتا ہے رات بھر
جی
جی تو یہاں پہ غلطی ہے یہاں پہ ایک مطلب بولے تو ایک طرف سے گندا لینگویج تھا لیکن میں نے اس کو اپیوگ نہیں کیا کیوںہ انسان کو کبھی گالی نہیں بکنی چاہیے مسلمان میں اتنے گالی بکنے کا حرام ہے پتاہ ہے جب میں ایک گالی بکتا ہوں نا
جی جی
تو قبر میں ایک ایک بچھو پیدا ہوتے ہیں چاہے آپ مذاق میں بک رہے ہو چاہے آپ سیریس میں بک رہے ہو تو اسی لیے انسان کو کبھی بھی گالی نہیں بکنا چاہیے ٹھیک ہے نا
اچھا تو کیا ہوا کل لائٹ لائٹ چلی گئی ہمارے یہاں پہ
ہاں
اور بارش ہو رہی تھی
جی بالکل
تو پھر بارش اک گئی تو مجھے لگا لائٹ آ جائے گی پھر بے لائٹ نہیں آئی پھر میں نے پلان کیا کہ چلو اب چلتا ہوں بجلی آفس
ہاں
وہاں پہ جا کے کہوں گا کہ بھیا لائٹ دیجیے ہمارا میچ ہے انڈیا کا میچ چ رہا تھا اور فیفا میں ورلڈ کپ می چ رہا تھا نا بھائی بائی کل فائنل تھا
جی ہاں با جانو اس کو میں نے ہے نا اسٹوری پہیکھا بہت سار لوگ رلس لگائےے تو اور بہت ساری تعریف کیے ان کے بارے میں
جی تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فیفا میں کیا ہوا ورلڈ کپ میں کیا ہوا دیکھیے آپ نے زندگی پرھر ایک نام سنا ہوگا کرسٹییاانو رونالڈو
جی اس کا بعات اس کا میں ارا والا فین ہوں
جی تو وہ باہر ہو گیا تھا جی
ایسے کیسے بھائی جان وہ سنیاس لے لے یا پھر چوٹ لگ گئے
آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا بڑے بھائی میشی
ارے اس کی تو بات ہی الگ ہے وہ وہ الگ ہی لیول کا بنتا تھا
وہ فائنل میں تھا بڑے بھائی ارجنٹینا ٹیم سے تھا وہ
جی ہاں
اور دوسرا ایک نام ہے آپ نے کرکٹ میں دیکھا پڑے بھائی جیسوال نام ہے
جی ہاں ہاں ہاں
وہ چودہ سال کا ہے لیکن پورا دنیا میں دماکہ مچا رکھا ہے
وہ ویبو سوریہ وونشی نا
جی جی جی لیکن ویسا ہی فٹ بال بول میں چودہ سال کا لڑکا اس کا نام ہے یمال جمال
یا وہ مسلمان کاشٹ کی ہے
کہہ سکتے ہیں مجھے پتاہ نہیں یمین جمال نام ہے اس کا
جی اس کے نام سے مجھے پتا چل گ وہ مسلمان کاسٹ
جی جی جی تو وہی جسٹ لائک جو ویبو سورینسی ہے نا جو اپنی دنیا میں نام چھا رکھا ہے
ہاں ہاں ہاں
فٹ بال کی دنیا میں وہ اپناام چھاکھا ہے چوٹٹی عمر میں
اچھا
تو وہ بھی فائنل میں تھا میسی کے سامنے بڑے بھائی وہ کھیلا تھا دوسری ٹیم سے اسپین ٹیم سے کھیل رہا تھا ٹھیک ہے تو فائنل تھا ارجنٹینا اور اسپین میں
جی
تو میسی اور اسپین مپ کو کیا لگتا ہے بڑے بھائی کون جیتا ہواپ بتا سکتے ہیں ایک چھوٹا لڑکا ایک میسی ایک میسی الگ ٹیم میں ہے اپنا جو میسی
دیکھیے میں ایک بات بتا دوں جو اچھے جو انسان کھیلتے ہیں نا اس پہ زیادہ اوور کانفیڈنس جو آپتی ہے نا
ہمم ہمم
تو اس کو برباد کر دیتی ہے اسی لیے انسان کو کبھی بھی اوور کانفڈینس پیدا نہیں رکھنا چاہی من میں
جی ادھر ایک بچہا تھا ادھر میسی تھا ادھر بچہ تھا یمین جمال
میں ہے نا وہ الگ ہی لیول کا جنون ہوگ کیوں ہوگا جنون میں باتا ہوں نا
جی جی
کیونکہ وہ اتنا محنت کر آیا ہے ٹھیک ہے اور اسے پتا ہے کہ میں میسی کو پہلے فین تھا
جی جی
بدولت میں گراؤنڈ پہ آیا ہوں دیکھنے تو وہ اپنی ہمت کیا اپنے پورا جان جیو لگا دے گا اس کو ہرانے کے لیے کیونکہ اس کو اس سے زیادہ نیم واں بنانا تھا نام بنانا تھا تو وہ تو اس کو بالکل ہرائے گا
جی تو پھر وہی وہی وہی سچوشن ہو گیا بڑے بھائی آپ سے بھی اور راجستھان کا میچ ہو گیا سمجھ لیجیے فائنل کہ ادھر وبو ہے ادھر وراٹ کوہلی ہے
جی بالکل
تو میشی اور یمال کھیل رہے تھے
ہاں
تو مسی نے پہلا گول مار دیاڑے بھائیب تک میں ٹیی دیک رہا تھا لائٹ نہیںئی تھی باری سوی تھی ب لائٹ نہیں گ تھی بڑے بائی
جی جی ہاں
اب جیسی یہعمال اسکور کرنے والا تھا لائٹ چلی گئی
او ہو بہت بڑی دکھ ہے یہ تو
تبھی تبھی میں نے ویٹ کی نا کہ لائٹ آئے گی تو میں میچ دیکوں گا فیفا کا ورلڈ کپ چل رہا ہے
جی جی
چلا گیا بجلی آفس
ہاں
وہاں پہ سونا لڑائی وڑائی کر لیا میں نے کہ بھائی اب لائٹ دو میرا مچ چل رہا ہے میچ میچ نہیں ہوگا تو جان میں چلی جائے گی
جی جی
تو میں نے لڑ اڑ کے بڑے بھائی میں نے فلائٹ چلوائی
ہاں
کچھ پیسہ دے دیا کاریاسو جو کمایا تھا
جی
جی تو میں نے پیساے دیا کیونکہ ہمارے پاس کاریا کا پیسہ تھا اچھا خا تو میں نے دیا
چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
ٹھیک ہے لائٹ آئے گئی اور میں نے جب ٹی وی کھولی تو دیکھا کہ یہ مال جیت گیا چھوٹا بچہ چودہ سال کا بچہ
او ہوو ہو کیا وہ منجر ہوگا گراؤنڈ میں کیا لوگ چلا رہے ہوں گے
بڑے بھائی ایک سو سنتانوے کنٹری جو پورا دنیا دیکھتا ہے سبھی خوش تھے بڑے بھائی لیکن
اچھا وہ جو چودہ سال کے بچے جو تھے
جی جی
تو وہ کتنے گول کیے تھے ہیں خود سے
خود سے ایک گول کیا تھا بڑے بھائی وہ
بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم لوگ فائنل میں تو ہم لوگ تو خود کاپنے لگتے ہیں
جی جی جی اس میں گول کا نہیں ہوتا بڑھائی بھائی آپ کتنا بار کس کو پاس کیے ہو نا اپنا بول
اچھا اچھا
اس چیز کو دیکھا جا ہے وہ سب زیادہ پا کیا تھا بڑے بھائی سب سے زیادہ پا کیا تھا ہ ہاں لیکن اچھا خاصا ج بےبو سورنج ہی نا بڑے بھائی اتنا موٹا تو نہیں ہے کیونکہ فٹ بال میں اتنا موٹا کوئی نہیں چلتا
ارے وہ سوریہ ونشی کو تو وہ بات الگ ہے وہ تو کڑے کھڑے کرکٹ کھیلنا ہے اس میں تو صرف تھوڑا موڑا رن لینی ہے اب فٹ بال وہ گیم ہے جو اتنا دوڑنا پڑتا ہے وہ سوریہ ونش بھی کھیلے نا تو میرے رای بھی تیرا ہو جائے گا
جی تو وہی بات ہے کہ وہاں اب لیکن میسی کا بڑے بھیا دنیا میں سب سے بڑا فین ہے رونالڈو کے بعد
جی بھائی جان اس کا ہے ہی بھائی جان اس اس کا جو آسمانی ٹی شرٹ جو تھا نا اتنا وائرل ہوئی تھی اس کا میں تفس اس کا بگ فرینڈ ہوں بھائی
جی اپ فری فائر میں بھی اس کا ٹی شرٹ آیا ہے دیکھ رہ ہیں فری فائر والا ٹی شرٹ اس کا ڈال رہا ہے
جی جی ہاں بن فری فائر میں تو بہت سارے سا رے بہت سارا
جی رونالڈو کا آیا ہے کہ میسی کا آیا ہے جی تو پورا مطلب آدھا دنیا سمجھیے بہت دکھی میں تھا آو تھا خوش تھا کیونکہ یمال جیتا نا چھوٹا بچہ تو بہت بڑا بٹ اور وہی بات ہے کہ لائٹ تو دے دیا بڑے بھائی میں بجلی اوفس کیایا لڑائی کیا بہت زیادہ جھگڑا کیا دے دیا لائٹ
ارے تو بجلی آفس والے بھی کچھ کا مطلب ہوں گے پانی مار رہ ہوں گے اسی لیے لائن کاٹ ہوں گے مطلب ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ جا مجے کی کیوں کاٹیں گے
جی اور اور آپ کو ایک بات بتاتا رہا ہوں روہت سرما کو جانتے ہیں نا بڑے بھائی
ہاں وہ میرے ہی طرح اس کا بھی ہیلتھ ہے اور ماشاءلہ کیا لمبا لمبا ہیٹ مارتا ہے وہ
اس کی بہت زیادہ چرچا چل رہی تھی آپ سے یہاں سے لےا
کیا چلے گا ہاں سنیاس
تو چرچا چل رہا تھا پورے مطلب انڈیا ٹیم میں
جی جی
تو بہت خراب کرل رہا تھا آج کل وہ ہرور کے مطلب آؤٹ ہو جا رہا تھا تو کیا ہوا کہ لاسٹ میچ تھا اس کا لوڈ میں لندن میں
ہمم جی جی
تو لندن میں لاسٹ میچ میں انگلینڈ مارا تین سو اٹھاسی رن ایٹی ایٹ رن بٹلر پتا ہے بڑے بھیا تین اوور میں ایٹیٹر مارا ہے تین اوور میںٹٹیٹر اٹھارہ بول پہ
اٹھارہ بول پیٹی ایکٹ رن
جی بٹلر بٹلر جوس بٹلر
جی جانتا ہوں اس کا اسٹٹ شٹ بہت زیادہ فیورٹ
جی پچاس پچاس اوور میں انگلینڈ ہمارا تین سو ایٹی ایٹ
باپ رے باپ
ادھر سے آیا سمبھم گل اور روہت شرما
جی ہاں
جس جس پہ اتنا بڑاریشر تھا کہ اس کا لاٹ گیم ہے بہت خراب کھی رہا ہے سیاس د گا یہ اس کو دین ہوگا سیاس
جی جی بالکل
اتنا بڑا پلیئر اٹ کوہلی سے بھی بڑا پلیئر ہے بھیا روہت شرم وہ لاسٹ میں چاہتا ہے بڑے بھیا ایک سو
ایک سو اتالس رن
جی اکیلے
کتنے بول پہ مارتے ہیں وہ
وہ مارتے ہیں ایک سو بول پہ
اچھا اچھا
وہ سب کو شانت کر دیا بڑے بھیا جتنا بھی اسٹیڈیم میں تھے سب کو شانت کر دیا
لیکن تب بھی انڈیا جیت نہیں پا ہوں گے پتہ ہے مجھے
جی انڈیا ہار گئی کیوںک شرریھ سرو ای شان کشان جب تک ہے نا ہمارے ٹیم میں بڑے بھیا
جی جی
یہ لوگ یہ لو بس چھواہوں مار کے پڑےیا بت خش ہوتے ہیں زندگی میں
جی بالکل
ان کو بڑا گراؤن دو اور ناٹا اتنا ناٹا ہے نا بڑے بھیا وہ
کیا کرو گے بھائی جان
اس کو ایک وہ باؤنسر ڈالیے تو ترنت آٹ ہو جاتا ہے بے بھیا نیٹ ورک
وہ س ہے نا ایشان کسن تو ہے تھوڑے چھوٹے قد کے ہیں نا تو ان کے پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ
ھمم
ھمم ھمم
چلیے مانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ بیٹسمین نہیں چلتی ہے وہ بڑی بات ہے کیونکہ ایک سو باون کا ایک سو سٹھ کا رفتار سنا آسان بات نہیں ہے کرکٹ میں
ھمم
جی سمجھے تو اس سے لیے کسی کو انسان کو آپ با برا نہیں بول سکتے ہیں
لیکن انڈیا ٹیم سے بھی بولر کیا تھا بڑے بھیا جسپت بما نہیں کھیل رہا تھا
تو وہی تو بڑی غلطی ہے جسپت بمراہ سب سے کم بال پہ سب سے کم رن دیتا ہے
آئی پی ایل میں دیکھیے اتنا نام کمانے کے لیے اتنا سب باؤ میں رہتا تھا پرنس یادو پرسھ کرشنا پرشید کرنا سب سے زیادہ وکٹ پرنس یادو گرنور برار اور ہرشت رانا ان لوگ سب کے ان لوگ سب کے کتا سے مارا بڑے بھیا انگلینڈ میں
مار مارے گا ہی بھائی جان انگلینڈ اور آسٹریلیا انڈیا کو تو ہمیشہ ان لوگ کو رولایا ہے
جی جی
لیکن اب کچھ سالوں میں کچھالوں میں آسٹریلیا سے انڈیا جیتتے آ رہا ہے کیونکہ آسٹریلیا کابور ختم ہو گیا ہے
ہوں اب وہ اتنا خطرناک بولا نہیں ہے نا اس کے پاس
جی ہاں چلیے کوئی نہیں ہوتی ہے مجھے بھی میں نے کل بھائی جیسے میچ دیکھ رہے تھاے نا یاسبیا میرے تو میں نے جب دیکا تو وہ مچ دیکھا وہ بولے نا کہ انڈیا پھر ہار گیا تو وہ پورا سیریز ہی ہار گیا مطلب ہار گیا تو تو مجھے بہت برا لگا سوچ کر
تین میچ دو انڈیا ہار گ ایک جیت گیاطلب سیریز انڈیا ہاریا
جی وہی وہی مجھے پتا ہے کہ فرسٹ میچ وہ جیت گیا تھا اور پھر دو میچ لگاتار ہار گیا وہ
ھمم
تو چلیے کوئی نہیں ہوتی ہے میچ میں تو ہارجیت ہوتے رہتا ہے لیکن ان کو یہ چیز ساس تو ٹے گا نا کہ مھے ابھی بہت پیھے ہوں میں مجھے ابھی اور پریکٹس کرنا ہوگا ان کو وہ چیز پہ احساس ہوگا نا
ابھی انڈیا گیا ہے ن زمبابے کھیلنے
جی
تو زمبابے میں سب ٹیم پہنچ گیا سب سے پہلے بتائیں سوریہ ونشی تھا
ارے بھیا تو زمبابے کا ٹیم کیا ہی ہے کچھ نہیں ہے
ہ وہی وہاں وہاں
آئر لینڈ یہ سب ٹیم ا افغانستان بھی تھوڑا موڑاٹک کر دیتا ہے اتنا بھی نہیں دیتا ہے لیکن آج کل وہ اپنا سدھارا ہے کچھ
بڑے بھیا آئی لینڈ گیا نا انڈیا
جی
بڑا گراؤنڈ تھا سب ہار گیا دونوں میچ میں ہار کے آ گیا آرلینڈ سے بڑے بھیا
آئرلینڈ سے انڈیا ہار گیا اللہ چھی چ چھی کتنی نا ان لووں کو جب سے ورٹ کوہلی یہ سب گیا نا دیکھیے ورٹ کوہلی سلو سلو رن مارتا تھا لیکن اچھا مارتا تھا
نہ نہ بڑے بھیا یہ لو بس انڈیا میں جیت سکتا ہے باہر جائے گا تو سب فیل ہو جائے گاڑا گرانڈ دیکھ کہ دم نہیں ہے نوں پاس
پت نہیں کیا کاتے ہیں سارے لوگ اتنے اتنے پیسے ہیں ان لوگ کے پاس مان لیجے ہم لوگ پاس کم ہی پیسہ ہے
ارے بڑے بھائا لوگ سب روز رات میں چکن کھاتا ہے لیکن انڈیا انڈیا کا جین ہے نا لگ ن دم نہیں ہے ان لگ پاس اندر چکن کھانے کے بعد بھی روز انوں کا کچھ دم نہیں ہے انوں کے اندر
بہت بڑی غلطئی کر رہی ہیں لوگ پتا نہیں کیسے انڈیا جیتیں گے چلیے ٹھیک ہے بھائی جان السلام علیکم
جی وعلیکم السلام آپ اپنا دھیان رکھیے گا اور